ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسے ہے آپ لوگ
بہت اچھی ہوں آپ فرمائیے آپ کے کیا حال ہے
جی بالکل ہاں جی بالکل خیریت سے آپ فرمائیں آپ کیسی ہو آپ کے گھر میں سب خیریت سے ہیں
ہاں جی سب خیریت ہمارے ابو ہماری امی ہماری بھابھی جان سبھی ابھی خیریت سے ہی ہیں
اور بتاے آپ کے یہاں کا موسم کا حال کیسا ہے
ہمارے یہاں کا موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے بہت خوشنما کیوں کہ کئی دنوں سے بہت گرمی پڑ رہی ہو لیکن ابھی بارش تو نہیں ہوا ہے لیکن بہت موسم ٹھنڈا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں
بالکل ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہمارے یہاں پہ بھی تو بارش ہو رہی ہے اور رک رہی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے کیوں بارش وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تو کافی گرمی ہونے لگ جاتی ہے اور کافی تکلیف ہوتی تھی اتنی گرمی ہونے لگ جاتی پھر جب بارش آتی تو کافی ٹھنڈک ملتی چلو کافی اچھا لگتا ہے
بالکل اور بتائیے آپ کو کیسا لگتا ہے برسات کا موسم
ایک طرف دیکھا جائے تو برسات کا موسم کافی اچھا لگتا کہ گرمی سے راحت مل جاتی ہے ہرا بھرا ہو جاتا ہے موسم صبح اٹھنے کا ایک الگ ہی آنند ملتا ہے کہ ہر ہر ہر جگہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے ہریالی رہتی ہے اور ایک طرف دیکھا جائے تو کافی تکلیف بھی ہوتی ہے ہم کو کیونکہ ہر جگہ دیکھا جائے تو اتنے گڈھے وڈھے ہو جاتے ہیں آنے جانے میں کہیں کیونکہ ہم کالج وغیرہ جاتے تو آنے جانے میں پانیاں بھر جاتی ہے گڈھے اتنے رہتے ہیں کہ آنے جانے میں کافی تکلیف ہوتی ہے
بالکل بالکل بہت اچھا فرمایا آپ نے پھر برسات کے موسم میں آنے جانے بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے تو آج ہم برسات کے موضوع پر بات کر ہی رہے ہیں تو اپنی خیالات میں اس طرح فیز کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی نے کئی بار نا کئی طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور ان انہیں میں سے ایک بڑی نعمت ہے برسات کا موشم برسات صرف مو بلکہ اللہ کی رحمت ہے بارش کی ہر بھوند زمین کو زندگی دیتی ہے انسان اور جانوروں کی فائدے مندی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہی ہے جب آسمان پر کالے بادل چھا جاتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل یہ ہر طرف ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہی ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ
اور بارش ہی بوندھے جب جب جب مٹی پر گرتی ہیں نا تو مٹیھی خوشبو بالکل الگ ہی سکون دیتی ہے
بالکل اور اس ٹائم تو پہلے برسات جو مٹی وغیرہ گرتے خوشبو بھی کافی اچھی لگتی ہے کافی ہر جگہ دیکھا جائے تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے کافی خوشی ہوتی ہے کافی اچ اچھا لگتا آنکھوں کو بھی کافی سکون ملتا ہے ہری بری چیزیں دیکھ کر کیونکہ اتنے دیکھا جائے اتنے گرمیوں کے ٹائم پے بھی بارش وغیرہ آتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے بارش وغیرہ کے موسم میں پھر اس موسم میں جھرنے ورنے بھی کئی لوگ گھومنے وغیرہ جاتا ہے تو وہ بھی کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر موسم میں جھرنے دیک نے کو ملتے نہیں یہی برسات کا موسم ہوتا ہے جہاں لوگ جھرنے وغیرہ دیکھنے جاتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے کہ اس موسم میں بھی گھومنے کے لیے کافی کچھ ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بارش کی ہر بوند ہمیں اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت کا احساس دلاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ نا اللہ کا شکر گزار کرنا چاہیے
بالکل پانی وغیرہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے اتنا زیادہ اہم چیز ہے کیونکہ گرمیوں کے ٹائم پے بارش کے اتی دقتیں ہو جاتی ہے کہ پانی کے لیے سب دعا کرتے رہتے ہیں کہ کب برسات آئے گے دکھاتی سب کو راحت ملے گا گرمی سے اور پانی وغیرہ سے جب کہیں برسات آ جاتی ہے تب بھی لوگوں کو کافی تکلیفیں ہونے لگ جاتی ہے
بالکل ماشاء اللہ کیا درست فرمایا آپ نے وہ تو برسات کے موسم میں نا جب جب ا بارش زمین پر گر اسلئے تو مٹی کی خوشبو تو آتی ہے ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا جی سب سے پہلے نا ہاں پہلا جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ کھیتی کے لیے ہوتا ہے اور اگر بارش ہوتی نا بارش نہ ہو تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں کئی بار انسانوں کو اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے دوسرا بارش سے دریا تالاب اور کنویں بھر جاتے ہیں نا اس سے پانی کی قلت دور ہو جاتی ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پانی پینے کے لیے مل جاتا ہے
ہمم یہاں گرمیوں کے ٹائم تو دیکھا جانور لوگوں کو کافی تکلیف ہو جاتی ہے یہ پانی پانی وغیرہ کے لیے پینے کے لیے ان کو کافی سنگرش اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ ہر چیز سوکھ وغیرہ جاتی ہے تو ان کو بھی کافی مشکلوں سے پانی وغیرہ مل پاتا ہے اس ٹائم پہ دیکھا جائے تو کافی اچھا لگا ہر جگہ پانی وغیرہ رہتا ہے دقت بھی نہیں ہوتی ہے پانی وغیرہ کی مطلب گرمیوں کے ٹائم پہ پانی کتنی قلت ہو جاتی ہے کہ لوگ سوچ سمجھ کے پانی خرچ کرتے اور اس ٹائم پہ دیکھیے پانی اتنا اچھا ہے برسات ہو رہی ہے اچھا موسم جیسا ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ زیادہ بارش وغیرہ سے بھی نقصان ہی ہو جاتا ہے کئی پہاڑ والے ایریا ہوتے ہے وہاں سے بارش کی وجہ سے لوگوں کو کافی تکلیفیں ہوتی ہے گھر میں پانی چلا جات کبھی ہم نے نیوز وغیرہ میں بھی کافی دیکھا ہے جو نیچے کے جو گھر وغیرہ ہوتے ہیں ان کے گھر میں اتنا تب پانی چلا جاتا ہے ان کو بھی کافی تکلیفیں ہوتی ہے روزمرہ کی زندگی میں جب کام کرنے والا جو چیز ہوتی ہے اس میں کافی پریشانیاں آنے لگ جاتی ہے اتنا تا پانی ان کے گھر میں گھس جاتا ہے تو
ہاں جی ہاں جی بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا تو بارش نا بارش کے بعد میں فجا بہت خوشونما ہو جا تی ہیں ہوائیں صاف ہو جاتی ہیں درد و غبار کم ہو جاتا ہے ہر طرف تازگی محسوس ہوتی ہے بانس کی ب دستخط ہاں پودے پھول کے لٹتے ہیں چاروں طرف ہریالی بھی پھیل جاتی ہے قدرت کا مطلب اس نے اور بھی نکھر جاتا ہے قدرت پیسے تو بہت حسین ہے پہلے سے ہی لیکن جب بارش ہوتی ہے نا بارش کے بعد میں قدرت کا حسن ہے وہ اور زیادہ نکھر جاتا ہے
اور کھیل کے دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور اس موقع میں چائے کے کب پکو کھانے کا بھی لوگوں کو کافی مزہ ہوتا ہے کافی لوگ لطف اٹھاتے ہیں چیز چھوٹے بچے لوگ بارش میں بھی بھیگتے رہتے کئی کئی لوگوں کو بارش میں بھیگنا بھی کافی اچھا لگتا ہے ہمیں بھی کافی اچھا لگتا ہے بارش وغیرہ میں بھیگنا اور ہماری امی بھی کہتی ہیں جو پہلی برسات وغیرہ چلتی ہے اس میں ہر ویکتی کو تو بھیگنا وغیرہ تو چاہیے کیونکہ اس سے شریر کے لیے بھی کافی اچھا ہو جاتا ہے
بالکل ماشاء اللہ آپ نے بہت درست فرمایا اور بارش بچوں کے لیے بھی خوشی کا پائس بنتی ہے بچے بارش میں کھیلتے ہیں اپنے لمحوں کو لطف اٹھاتے ہیں اور موسم میں بڑا نقصانات بھی ہے جس طرح سے ہر نعمت کے کچھ فائدے ہوتے ہیں نا اسی طرح سے کچھ نقصانات بھی ہو تے ہے
بالکل اب دیکھا
آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بارش دہرے سے زیادہ ہو جائے تو سیلاب بڑھ جاتا ہے اس سے گھر سڑکیں کھیت تباہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا بہت مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا ہی تھا کہ جب روڈیں خراب ہو جاتی ہیں روڈوں پر پانی پانی بھر جاتا ہے نا تو اس سے اسکول جانے کالج جانے دفتر جانے سب میں پریشانیاں ہی اٹھانی پڑتی ہیں
رہ موسم چار سال کی زیادہ ہوتی تو بھی تکلیف ہوتی کم ہوتی تو بھی تکلیف ہی ہوتی ہے تو اسیں ہمیں آرام سے رہنا چاہیے ہر موسم وغیرہ میں دیکھا جائے تو
ہاں بالکل بارش کے دنوں میں نا ہر جگہ پانی جمع ہو جاتا ہے جیسے مچھر پیدا ہوتے ہیں اور ڈینگو ملیریا جیسے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے کئی بار بارش کی وجہ سے چلی جاتی ہے اور سفر کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کچھے مکانوں کا بھی نقصان پہنچتا یہ آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ کہیں مکان ڈہ گیا کہیں کچھ ہو گیا کہیں کچھ ہو گیا تو ہوتا ہی رہتا ہے وہ
بالکل صحیح کہ رہی ہے اپ دیکھا دیکھا جائے برسات میں بھی ایسا ہی ہے کم ہوتے بھی دقتیں ہو جاتی زیادہ ہے تو ابھی بھی دقتیں ہو جاتی ہے کئی ایریا میں بارش تو زیادہ دقت ہو جاتی ہے سڑکیں وغیرہ میں بھی پانی اتنے اتنے ہو جاتے ہیں گھر میں پانی وغی رہ گھس جاتے کہیں دیکھا جائے تو پہاڑ والا جو ایریا وغیرہ ہوتا ہے وہاں سے بھی پہاڑ وغیرہ مٹی وغیرہ گھسک جاتی ہے کافی دقتیں تو ہوتی ہے پر کیا کرے پر اس موسم کا لوگ لطف بھی بھرا اٹھاتے ہیں
بالکل بالکل کئی بار بارش کی وجہ سے نا بجلی چلی جاتی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے سفر خترناک کچھ مکان ہے بھی اور ا آپ نے دیکھا ہی ہے کہ غیرضرور طور پر باہر نہ نکلا جائے نا احتیاط تو بہت زیادہ برتنا چاہیے صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے برسات کے موسم میں جمع ہوئے پانی کو اٹھانا بھی پڑتا ہے تاکہ مچھر پیدا نہ ہو بجلی کٹی تو تارو دور رہنا چاہیے کیونکہ کرنٹ لگنے کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے اس ٹائم
ہمارے ایریا کا تو یہ سب سے اچھا ہے کہ بارش آنے سے پہلے ہی کرنٹ وغیرہ یہ تار وار تک سب کا کام پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے یہاں پہ تو زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے لائٹ وغیرہ بھی نہیں جاتی کیونکہ سارا کام ہمارے یہاں پہلے ہی ہو جاتا ہے تو یہ سب کی دقتیں تو ہمارے یہاں پر تو ہوتی ہی نہیں ہے
بالکل اور میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ موسم یہ ا بارہ اللہ تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے اور نعمت بھی تو اسے نعمت کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے بارش کے موسم میں ایسے دیہات کے ساتھ رہنا بھی چاہیے
بالکل اور اپنے پریوار وغیرہ کو بھی بچا کے رکھنا چاہیے کیونکہ اس موسم میں دیکھا جائے تو کافی خطرہ بھی رہتا ہے بیماریاں وغیرہ کا بھی خطرہ ہو جاتے ہیں تو سب چوروں سے بھی ہمیں بچ کے رہنا چاہیے
بلکل اور میں تو اللہ تعالی سے دعا کروں گی کہ برسات کو ہمیشہ بر ہمارے لیے نا رحمت بنائے
بلکل بلکل صحیح فرما رہی آپ
بلکل آپ سے بات کر کے نا ہاں مجھے بہت اچھا لگا آپ کا بہت بہت شکریہ
جی مجھے آپ سے بات کر کہ کافی اچھا لگا چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ